السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
شکر الحمد للہ گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ سنائیے آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے کیا حال ہے آپ کی بیٹی کا
بس ایسے ہی کبھی بھی اس کو لوز موشن ہو رہا ہے
ہاں با آپ کو اس کو ہاسپٹل لینا تھا کیونکہ ڈیہائیڈریشن ہوتی ہے نا پھر
اور کیا اس کو لائی میں نے دوائی لیکن اس کو فرق ہی نہیں ہو رہی ہے
ہائے ہائے یہ تو بچاری کمزور ہوئی ہوگی
اتنی کمزور ہوگی پتا نہیں اس کو کیا ہوگیا ہے ایک سال کی ریز ابھی پیدا ہوئی ہے
وہہی نا
اور کیا
آپ کو اس کو یہاں چلڈرن ہاسپٹل لینا تھا
وہی سے میں نے لا ی اس کو دوائی
اچھا پھر تو کیا سر ہے کسی ریاض ملک وغیرہ کے پاس لے جانا تھا
مجھے لگتا ہے وہی کروں گی اب میں نے سو کل دیا تھا یہ پودینے والا دودھ اب دیکھوں گی آج دن کو تو اگر نہیں ہوئی فرق پھر کل تو وہی لے جانا پڑے گا
ہاں بچاری کو مجھے اتنا برا لگتا ہے جب کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے
بچوں کا ہو جاتا ہے نا زیادہ ہی بچارے بول بھی نہیں پاتے ہیں کسی کو
پایا جان بھی ٹیوشن نہ بھی نہیں گئی
نہ ابھی کہاں ابھی بول رہی تھی اس کی ماما میں کو پہے نہاؤ گی تو پھر اس کے بعد
ہ ہاں اس کو ہو گیا ہے کل ہاں ہیئر کٹ
ہم پھر بال جاتے ہیں نا گردن سے اس اسی لیے ورہ اس سے کل ہی نہایا تھا اس نے لیکن اب بول رہی ابھی پھر سے نہاؤ گی تو
ہاں یہ بت بارش ہو رہی ہے لیکن ٹھنڈی ہے
مجھے ڈر لگ رہا ہے
مجھے بھی ڈر ہے لیکن ٹھنڈی ہے ابھی
آ
ٹھنڈی ہے لگ رہی ہے
بہار موسم اچھا ہوگا ہے لیکن اوپر سے ڈر بھی لگتا ہے نا ہم نے آج میٹ لایا اس کے ساتھ آلو ڈالیں گے اور کچھ پالک تھی ماما کو وہ سکھائی ہوئی اس نے ر سی کو
اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ٹھیک میری ماما نا ویکیوم کر رہی ہے اتنا شور آ رہا ہے وہاں سے
اس کو ہو جاتا ہے شور اور کیا
یہ آپ کو پتا ہے جب یہ نہاتے ہیں نا تب کو کوئی رکھتا ہے نا مشین بھی آن کام کرنے کے لیے جب میں ناہا جاتتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں ماما کو یا تو یہ مشین بند کرو یا یہاں سے نکالو کیونکہ مجھے اتنا برداشت نہیں ہے وہ کہتی ہے آپ کی عادت جی نہیں رہی ہے مطلب میں الگ ہی رہتی ہوں نا دوسرے کمرے میں آپ کو عادت ہی نہیں رہی ہے آپ زیادہ ہی کرتی ہو اب میں اگر کچن میں ہوں گی نا وہاں سے برتنوں کی کھٹ پٹ آواز آتی ہے نا میں اریٹیٹ ہوتی ہوں اریٹیٹ ہوتی ہوں میری ماما کہتی ہے اب زیادہ ہی انگریز ہو گئی ہو آپ کو کیا ہو گیا ہے میں بولتی ہوں مجھے ہاں میں بولتی ہوں مجھے عادت مت ہے میرے کان جیسے پھٹنے کو آتے ہیں مجھے زیادہ ہو رہا تھا بچے جب شور کر رہے تھے لیکن جب سے محمد احسان پیدا ہوا نا تب سے مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے
آپ کو پتا ہے اگر دیکھو گی نا ہمارے گھر میں کیا ہے اتنی لڑائی ہے اور ہم سب کرتے لڈائی اوپر سے ازارا جان بھی ہے ان سے بھی خطرناک ہے یہ کسی کو نکلنے ہی نہیں اس ماںسی گئی ابھی آفس یہ اس کو پیچھے پیھے دوڑ رہی ہے مجھے اب اس نے اٹھایا نا پھر مجھے بائے بائی کر رہی ہے وہ رہی میں کہاں لے جؤں گی اس کو
ہاں
دیکھو وہ بںد کر رہے لڑائی اور روتے روتے آگی تو ایسا پگل کرتے ہیں
ان کا چلتا رہتا ہے
اور کیا
ہاں
لگتا کم کرتے ہیں الله نہیں اب یہ رو رہا ہے
اچھا
اب گئی میری ماما نہیں اب گئی میری ماما اس کے پاس یہ کو کوئی چیز ہے وہ بولتے مجھے بھی یہی
آپ کو پتا ہے ابھی ازحان نے کیا کہا ہے ماما کو مجھے وہ چپکانے والا کاکروچ چاہیے ماسکیٹو کے کاکروچ ہاں خدا کی قسم رویا ہے اب نکلی نا وہاں پہ اتنا پانی بھرا ہوا ہے وہاں پہ سب باند ہے میں شبو نے بولا میں نے بولا جاؤ کہاں سے جاؤ گے چپ چپکانے والا یہ چاہیے نا پھر اب دیکھا نا وہاں پانی ہے ہاں پھر اب دیکھ نا کب پھر بولتا ہے ماما کو یہ پانی کب جائے گا پھر ہم چپکانے والا کوک رج لینگے اس نے کہا مجھے کام کرنے دو چلاو اندر
پتا ہے یہ کیا کرتے ہے ا یہ اٹھاتا نا یہ چیز وہ بولتی مجھے یہی چاہیے وہ اٹھاتی ہے نا چیزے بولتا ہے مجھے یہی چاہیے وہ بولتی ہے وہ ہ بولتی ہے یہ میرا گھر ہے ہم سب بولتے نہیں یہ میرا گھر ہو جاتی اسی پہ لڑائی
جیسے اس نے کاندوں پہ اٹھایا اس نے یہی رکھا آپ کو پتا ہے ہم اسان محمد اسان نے جگڑا یہ وہ کہتے ہیں نا وہ لایا لگایا تھا کہ مجھے یہ لاؤ باہر وہ نا الیکٹرک الیکٹرانک والی بائک
ہاں
ہم د لانے والے تھے لیکن ماما نے شوبو نے کہا یہ اتنی بڑی بائک کا کرے گا کیا بڑی گاڑی بھی ہے س کل بھی ہے دوسری سائیکل بھی ہے اب یہ کرہیے گا اب ہم بہی ہاں اب ہم نے ایک کام کیا اب ہم نے اس کو وہ ہیرو والی سائیکل دلائی ان ہیرو والوں کی وہ بڑی سائیکل جس پہ ٹیوشن ویوشن جاتے ہیں جو ریئل سائیکل ہے آب چار ہزار میں بایا نے لائی وہی اب وہ سائیکل لے کے بھی بولتا ہے مجھے بائک لانی ہے مجھے بائک لانی مجھے سپر بائک لانی ہے اس کی ماں کہتی ہے اگر میں نے تم سے کسی کو دیکھا نا بائک لاتے ہوئے میں اسے نہیں چھوڑوں گی وہ مارے گی خدا کی قسم اگر ہم نے لائی
حم لائے ہمزو تین چار سائیکل اس نے وہ چاروں توڑے اللہ کی قسم چار سائیکل لاے تین تھوڑے
یہ تارا
اب بول رہا تھا گاڑی میں کو لیکن میں ان کو پچھلی بار بولی ایک وہ گاڑ آ تھی سولہ سو میں وہ بہت اچھی ہے وہ سامھ دیکی ہے لیکن ا رہی لا وہ
اذان کی دس ہزار میں ہے جیسے ہیا کی ہے نا پہلے ایزان کو ل آائی بلو کلر کی پھر انہوں نے ہایا جان کو ل آائی
ہاں
ہم نے ہم نے محمد ایزان کو آٹھ ہزار میں لائی انہوں نے دس ہزار میں شاید لائی ہے
ہاں ہم جانے دیک اتنے پھر اتنا رو رہا تھا
ہممم
لیکن میں ان کو بولا اگر آپوگ لا میں آپ کو دکھاؤںگی پھر
ہم بھی بیمنا سے وہ یہاں نہیں لاتے ہیں شبو دو بار آئی نا سرجری کے ٹائم یہاں ہم نے اس سر ہم نے اس گاڑی کا نام ہی نہیں لیا ہم نے کہا کتنی بڑی گاڑی کو کیسے ٹرانسپورٹ کریں گے ادھر سے ادھر یہ تو لمبا چوڑا کہ قصہ ہوا آب ما گراہک تھا بائک اس کی ماں نے کہا میں کسی کو نہیں چھووں گی اگر اس پہ بائک لائی تو
اچھا بولو
لانا وہ بارہ تیرہ ہزار کی آتی ہے ہاں وہی اس کا بابا بھی بولتا ہے بولتا ہے کہ اس کو سر پہ مت چڑھاؤ کچھ چیزیں مت دلاؤ یہ سمجھ آئے گا کہ ہر چیز خریدنے کی نہیں ہوتی ہے کال کو ایک کچھ ایسا مانگے گا جو ہم نہیں لا سکتے وہ اسے اس نے یوٹیوب پہ دیکھا وہ اور آٹو کیا وہ کہہ رہا ہے نانی کو ذرا مجھے چار ل لاکھ روپیہ دے دو میں آٹو لاؤں گا آٹو لاؤ اس نے بولا ماسی آٹر آٹو آڈر کرو میں نے بولا بیٹا آڈر پتا یہ کتنے میں جاتا اس نے بولا کتنے میں اسے مت پاتا ہے ابھی چار لاکھ کیا ہوا میں نے اسے بولا یہ چار لاکھ میں آتا ہے وہ گیا نانی کے پاس جا جا مجھے چار لاکھ دے دو اس نے بولا ہاں میرے بیٹے ابھی میرے الماری میں پڑے ہیں تم ہی لے لو
وہ کیا پتا ہے انہو نے ہم پاگل کیا ہم دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ایک کمرے میں وہ اندر ہے ایک کمرے میں
کرے گی بھی کیا بچے ہے نا جنگ وہاں ہوتا ہے شبو کے گھر میں بچوں کا خدا یا رہم
آپ کو ایک ہی ایک ہے نا آپ کو نہیں ہوتا ہوگا اتنا
وہ ایک ہی الگ اس کو حفاظت کرے وہ ایک ہی سو کے برابر ہے
یہ سب ہے ایسے میں بوول نہیں لیکن اب اگر اکیلا ہوتا ہے نا بچہ اتنا نہیں کرتا ہے دوسرے کی وجہ سے زیادہ کرتے ہے
ہاں وہ وہی نا وہی ہلہ گار پہ ہوتا ہے ان کو یہاں تو نہیں ہوتا ہے
اس کی وہ اس کو س نا وہ پڑی دیورانی اس کو بڑا جو تھا وہ الگ نکلے ہیں
ہاں وہ تو الگ ہے نا وہ پل الگ ہے چھوٹی دیورانی ہے اس کا بیٹا ہے اور وہ آتے ہاں اس کو بنا ہے ایک سال کا نہیں ایک سال کا نہیں س سا سات منت آٹھ منتھ کا بیبی وہ بھی آئی نا پچھلے منتھ ہی گیارہ آب وہ آفٹر ڈلیوری آئی نا وہ پچھلے منتھ کی تو وہ بھی بڑی دیور جٹھانی بھی آتی ہیں بچے وہی ہے نہیں نہیں بچے تو وہی ہے نا اس کا صرف وہ محمد رزام سے دس سا مہینے چھوٹا بیٹا ہے وہ خود کے ساتھ ہے وہ جب روز آتی ہے تو وہ بھی آتا ہے وہاں جھگڑا کیا ہوتا ہے آہا آہا بچوں کا کوئی کسی کے بال لوچ رہا ہے کوئی کسی کے پیچھے جا رہا ہے سمجھ نہیں سمجھ
آج ہایا پہلے حمزہ مارتا تھا ہایا کو آج ہایا مارتی ہے حمزہ کو
پتہ ہے میرے بھائی نے کہا خدا کی قسم بولا آ حدیث شریف میی لکھا ہے پاگل اور بچے کو مطلب یہ شریت ہے یہ لکھا ہے خدا کے کی قسم سچ ہے پاگل اور بچہ ان کو ایک ہی جیسے ٹریٹ کرو کیونکہ پاگل تو نہیں سمجھے گا اور بادچہ وہ تو پہلے سے ہی نہ سمجھ ہوتا ہے
اور کیا
ان کو ایسے ہی ٹریٹ کروطب
یہ کہاں سامر کہاں مانتے ہیں اپر سے لڑا کریں گ بالوں کو لڑوائیں گے خود پھر ایک جیسے ہو جائیں گے ویسے ہی جیسے تھے ہاں اور کیا
آب لڑائی کریں گے کیونکہ بڑے تو اگر خدا نہ کرے اگر بڑوں نے لڑائی کی نا آپس میں وہ تو پھر مشکلی سے ایک دوسرے کے اور دیکھیں گے بچے تو وہی پھر ایک ساتھ ہوتے ہیں بچے ان کا کیا ہے اس لیے ایک کان سے ایک آنکھ سے دیکھو دوسریے آنکھ بند کرو ایک کان سے سنو دوسرے کان سے چھوڑو بچوں کا واسطہ بچے خود ہینڈل کریں گے وہی میری بہن کہتی ہے وہ کہتی ہے ہم دیورانی جیٹھانی یہی کرتے ہیں بچے کو بچوں کا کام ہے بچے ہی سمبھال لیں گے
ہاں اور کیا آ گئے پھر سے یہاں سے ایک منٹ آےیہ یہ بول رہے ہیں اس کو دروازہ کیا ہے نا مامی نے باندھ دیا کھڑکی سے آ رہا ہے آپ
ہاں ہاں
کھڑکی سے نکالا بولو مجھے اسی کے پاس جاناہے
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
نے ہمیں اللہ کی قسم پاگل کی سیدھے
دیکھو ہم نے کتنی بات ہے کہ ٹائم ہو گیا ہمیں پتا بھی نہیں لگتا پھر کہاں آ اؤ گے چلو میں واپس کرتی ہ ہمیں پتاہ ہی نہیں لگتا وہی ہونا آپ
ہاں ہاں
چلو میں واپس کرتی ہوں اللہ حافظ